ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی بڑھیا تو ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی ہم ایک موضوع جو ہے منتخب کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوشل میڈیا جو ہے اس کا جو اثر ہے اثر ہماری زندگیوں پر خصوص نوجوانوں پر یا عام لوگوں پر چاہے وہ بچے ہو لوگوں کے لیے خصوصا نوجوانوں کے لیے اس کا کیا اثر رہتا ہے ہم پر تو آپ بھی بات کریں گے اس پر تھوڑا سا آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کیا اثر رہتا ہے اس سے کیا ہے نا وہ اثر امپیکٹ کیا پڑتا ہے ہماری زندگی پر تو اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے کیا لگتا ہے آپ کو صحی صحی موزوں ہے یہ
دیکھیے دو طریقے سے ہوتے ایک یک اچھا بولے تو اس سے ہم بہت ساری ا نصیحت آن سک ہیں جیسے کہ تعلیم اور کورس اور مان لیجیے کوئی بھی آپ بزنس یا کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے آپ تو اس کے بارے میں اب تب تب جن سے آپ جیس نوج جوان جو سٹیزن جو بھی رہتے ان کو بتا سکتے دیکھیے آپ جو فلانے کام کر رہے ہیں اب بھی جو ابھی میں شامل کر سکتے ہیں یا آپ کے جو بھی پریوار جو بھی رہتے ان کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو بول کے ایک سوشل میڈیا آپ ایسا کر سکتے یہ پزیٹیو یعنی یہ اچھے کے لیے ہاں اس میں برائی میں یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں دکا داڑی یعنی جیسے کہ اسکم بھی بول سکتے ہیں ہم اور جیسے کہ پیسن سے فالوورس بڑھا لیتے اور دوسرا بولے تو بات مان لیجے ابھی ابھی جو ہے بات اکر بس آپ کا اکاؤنٹ بناائے کوئی اور و جو اور کوئی بنسن جو ہے وہ یوز کر کے فالانانی کا اماؤنٹ جو ہے آپ کے آپ کے آپ کے طریقے سے ہڑپ لیتے اس سے کیا ہوگا آپ کے نام پ آئے گا کرتا کوئی اور بڑھتا کوئی اس میں ہوگا ان کیس اس میں سیکنڈری کیا رہے گا مان لیجیے اب بھی یہ کیا آپ نے ہی کیا ہے یہ بول کر پولیس میں کیسز ایسے زیادہ تر جسا ہو جاتا ہے
ہوں
وہ جیسے کہ ریئل ٹائم میں معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی میسج ہی نہیں کیا ہے آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہ سب فیک رہے گا تو آپ خ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا بٹ جس نے جو پیسے دیا اس کے پیسے چلے جائیں گے جس کو کو پیسے ملے وہ خوش رہے گا ایسا بنی گ میں آتا
ہوں
اور یہی بول کے نہیں پیسوں کا بول کے نہیں ہے کوئی پروڈکٹ مان لیجے لیپ ٹاپ ٹھیک ہے لیپپ ٹاپ بھی ہ دے یا آئی فون جیسے کہ ہر زمین مان لیجے ایک جو ایریا مان لیجے اب ممبئی کی لے لیجیے جی ممبئی ابھی انڈیا میں سب سے مشور ٹور پلیس کون سی ہے
بالکل
سو وہ مشہور پلیس مان لیجیے ممبئی لے لیجیے ممبئی میں ایک گز کا جو پرائز رہتا ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے رہتا بس وہ تھرڈ جو فیک جو فیک جو رہتے یعنی جو دھوکا دھڑی جو کرتے ہیں نا
ہاں آئی
وہ لوگ کیا کرتے ہیں بتیں آپ فلاان نے آپ کو کم سے کم دام میں آپ کی یہ زمین ہے نا میں دلانے لگا آپ مجھے پیمنٹ یا پیسہ اگر ٹانسفر کر دو گے
بالکل
وہ بندہ کیا کرتا ہے ہاں مجھے کم سے کم سمے میں اور زیادہ زمین میں مل رہے بول پیمنٹ کر دے گا وہ فیک ہو فیک ہونے کے بعد وہ زمین پہ رہنا چاہے گا بٹ اس پہ کیا ہے پوولس کی کاروائی ہوگی ججمنٹ جس سفائی کرتے ہیں وہ سیکنڈری ہوتا یہ سوشل میڈیا کے رف سے ہی آتا ہے یہ بھی تو ہمیں ہر چیزیں چوکنا رہنا ہے سوشل میڈیا اپن ایسے یوز کرنا ہے کہ یہ ہماری یٹیلائز جیسے کہ ہمارے کام کی چیز بول کر اس میں اپن اس میں ہم فیوچر نہیں سیٹ کر سکتے یہ کیول جیسے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں جو بک سے ویسی سوشل میڈیا میں ایک ذریعہ ہے کا سپورٹ کرنے کی ے ہیلپ کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو آ مین کچھ ملا کر آپ بتانا چاہ رہے ہو تو بتا سکتے ہو تاکہ مجھے بھی آپ کے جو جو چار ہے آپ میں بھی سمجھ سکتا ہوں میں آپ کیاب
بالکل بالکل صحیح صحی بات ہے آپ کی بھی وہ صحیح بات ہے اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا جو آپ کا اس کا نگیٹو اثر بھی پڑتا ہے اور پازیٹو اثر بھی پڑتا ہے لوگ چاہ اگر آپ چاہیں تو اس کو اچھے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ چاہو گے تو تو آپ اس کو برے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ دھوکھا دڑی کے جو ہے مام عملے ہوتے ہیں لوگ چوری کے لیے یوز کرتے ہیں دوسرے روں کو پنسانے کے لیے یوز کرتے ہیں ہے نا جیسے کہ ہم روز مرہ دیکھتے ہیں آ لڑکیوں کے چکر کر میں بھی ایسا نا اسکیمز ہوتے ہیں کوئی مرد جیسے فار ایگزامپل میں یا کوئی اور کوئی آئی ڈی بنا لی کسی دوسرے کے نام سے لڑکی کے نام سے کسی اور کے نام سے تو دوسرے کی کہ جو ہے اس کو پنسا کے اس سے پیسہ ہڑپ لیں گے یہ چیزیں کر لیں گے وہ وہ بات بھی سی ہے اور نوج جوانوں کے لیے اثر یہ ہے فار ایگزامپل جو چھوٹے جو ٹین جو ین ایج میں ہے ابھی تو ان کو کیا لگتا ہے لوگوں کو دیکھ لیا سوش شل میڈیا انفلوئنس کو فلوئنس کو دیکھ لیا کہ بھائی ان کو لگتا ہے کہ بس ایسی جو ہے زندگی تو سیٹ ہے بس یہی زندگی ہے تو وہ ریلس بنانی شروع کر دیں گی ایسا ہے اور ناچ گانا شروع کر دیں گے ایپس پہ سوشل میڈیا ایپس پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ زندگی ہے اس سے زندگی بن جائے گی اس سے پیسہ آ جائے گا
جو ہاں جی جی بالکل
تو آخر میں کیا ہے اثر یہی پڑتا ہے وہب اپنی زندگی برباد کر دیں کوئی حاصل ہی نہیں ہوتا آخر میں پڑھائی چھڑ چھوڑتے ہیں ایسا مطلب تو ان سے ان کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے مطلب امپیکٹ پڑتا ہے برا امپیکٹ پڑتا ہے برا اثر پڑتا ہے کی لائف پہ ان کے پریوار پہ ہے نا تو یہ چیزیں بھی ہیں اچھے کے لیے یوز کرنا چاہیں گے پڑھائی کے لیے کوئی یوز کرے گا جیسے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایپ آتی ہے فیس بک آتا ہے انسٹا انسٹاگرام آتا ہے اگر میں اپنی بات کروں میری جو انگریزی ہے انگریزی میں نے سیکھی ہے یوٹیوب سے سوشل میڈیا ایپ ہی ہے وہ ایک طرح کی انسٹاگرام سے میں نے سیکھی ہے فیس بک سے میں نے اسی کے میں نے اچھے کے لیے استعمال کیا ہے میں ا ب امیریکہ سے جو استاد ہیں ٹیچرس وغیرہ انگلش پڑھاتے ہیں اور لینگویج سکھاتے ہیں گرامر سکھاتے ہیں ایکسینٹ سکھاتے ہیں تو میں نے ان سے سیکھا ہے میں نے مطلب دو چار سال میں لگاتار ان کو جو فالو کرتا رہا ہوں ان کی باتیں جو بھی مطلب وہ س کاتی کیسے اس ورڈ کو بولا جائے گا کیسے گریمر س کھیں گے کیسے بات کریں گے انگلش میں تو کسم سے میں بالکل وصوب کے سھ ہی بات کہتا ہوں تو بہت امپرومنٹ ہوئی اس سے اور میں نے بہت بھی س بہت اچھا سیکھا کھھا
جی میںحش
جی تو ایسی چیز ہے آپ اچھے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو ایز ا نوجوان اور برے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو تو یہ یہ اپنے انسان پہ انسان کے جو ہے انسان کے دار و مدار رکھتا ہے کہ وہ
بنگلور ے کے آپ
و کیسے وز اس کو کرے اچھے کے لیے یز کرےا تو اچھا چاہ نتیجے جو ہے اس کا نکلے گا برے کے لیے یوز کرے گا کچھ سمے کے لیے کچھ وقت کے لیے اسے لگے گا کہ نہیں بھائی مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن آپ کے میں اس کا جو ہے نق
نقصان رہ رہا بالکل بالکل ٹھیک ہے آپ نے اور میں آپ کی بات سے میں سہمت بھی ہوں
ہوں تو دو یہ چیزیں ہیں تو بس انسان پر ہی دار مدار رکھتا ہے آخر آخھر میں کہ کیس ہوگا تو امپیکٹ پڑتا ہے بیک جو ہے اثر اس کا بالکل پڑتا ہے آج کل میں دیکھتا ہوں بالکل یہ بات جو ہے پہلے زمانے میں جو تھا یہ بزرگ لوگ وغیرہ ان کو یہ سوشل میڈیا کا ان کا کچھ مطلب اندازہ نہیں تھا تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ بزرگ لوگ وہ بھی اس جگہ جنجڑ میں پنسے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو فیس بک وہ ایسے اسکرول کرتے رہتے ہیں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں تو بزرگ لوگ بھی اب اس میں پھنس چکے ہیں کر رہے ہوتے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہوتے نازیبا چیزیں ایسی اورانیا مطلب ایسا میں دیکھ رہا ہوں ایسا میرا جو ہے تجربہ رہا ہے اور میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں چاہے آپ اس بات سے سہمت نہ ہو ایک
جی ج اور ایک بات آپ نے یہ بول رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بھی ہے کہ بزرگ لوگ اسکول ڈون جیسے کہ آپ ا رینل جو دیکھ رہے ہیں نا دیکھنے کے بعد ان جیسے کہ ان ایک ایڈورٹائزمنٹ کچھ ایسا آتا ہے مان لیجے کہ آپ کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہو تو آپ کو اماؤنٹ پ آپ کو پیسہ ملے گا آپ کو رقم پوری ملے گی س وہ نا وہ علم نہیں رہے گا ان کو جیسے کہ علم کا مطلب یہ ہے کی ان کے گھر والے یہ نہیں بولتے کہ اب ایسے چیزوں میں نہیں جانا بول گے جو ایجوکیٹیڈ جو پڑھے لکھے جو رہتے ہیں نا تو بزرگ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں کرنے سے جو دیکھیے جوانی سے لے کے بڑھاپے لک بڑھاپے تلک جو کم آمدانی جو
بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے ایسا میں نہیں دیکھا ہے لٹ جاتے اس میں لوگ لٹ جاتے ہیں وہ اسکیمس کا ان کو پت ت ہی نہیں ہوتا ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کسی بھی لنک پر جو ہے کلک کر کے اپنی مال و دولت جو بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہوتا ہے تو گوا لیتے ہیں پھر روتے رہتے ہیں کہ کہ بھائی ایسا ہوا رہے بھائی غلطی
بالکل بالکل سو میرا کہنے کیا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں بتایا جب ان کے ان ان کی طرف سے جب علم آتی ہے بہت دیر ہو جاتی ہے مان لیجیے وہ افسوس ہواننا بھی ایسا رہے گا کہ بیان نہیں کر سکے تو بولو
ہوں ہوں بالکل
جوانی سے بھا پلح جو رسم جو جمع کر کے بائے بائے چک سب چلا جاتا ہے ان میں سے ابھی تو الحمد للہ آپ پہلے سے بہتر پولیس جو ہے کام کر رہے ہیں جو سائبر کرائم جو ہے کام کر رہی بٹ جو پہلے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کے کہ پچ دامن
ہوں ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے جیسے مثال کے طور پر میرا کچھ نقصان ہو گیا میرا پیسہ چلا گیا میں کمپلینٹ کر کے سائبر پ پلیس فیوچر میں مستقبل کے لیے اس کو روک سکتی ہے لیکن میرا جو نقصان ہوا پیسے کا وہ نہیں واپ بس آتا کبھی اس میں اگر کبھی آ بھی جائے تو اس میں ایک دو سال لگتے یہ بہت لمبا جو ہے کام ہوتا ہے لمبا پروسیس ہوتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے آئے گا بھی یا نہیں آئے گا اس کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن فیوچر کے لیے تھوڑا سا روکتا تھام جو ہے رک جاتا
بالکل بالکل بالکل ٹھیکا آپ نے اور آپ کے ساتھ جو ہوا ہے آپ سے دس جنوں کو یا دس سے دو گنا کو آپ جو بتا سکتے ہو کہ فلانے میرے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہونا آپ چوکنہ رہو بولے سر
صحیح ہے
اس سے کیا رہے گا آپ بھی سیف رہےیں گے نیکسٹ ٹائم پہ اور سامنے والا بھی اس سے الرٹ رہے گا
بالکل ہاں ایسی
یہ سوشل میڈیا کی پورے پلانگ ہے سر تو پلاننگ مطلب اگر اب ہم اگر ہم اچھا اس سے ٹھیک سے استعمال کرو گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے جیسے
ہاں ابھی مجھے ایک یہ وق
پڑھائی کے لیے ہو یا بات چ کرنے کے لیے یا اپنا اسکلس امپرومنٹ کرنے کے لیے
ہاں بالکل یہ ابھی کہہ رہے تھے نا آفظ کیمز کا تو میرا دوست ہے بالکل نیبر میں ہی رہتا ہے دوست ہے